وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی جان
بڑھیا بھائی جان آپ کو اور گھر گھر میں کیس ہیں بھائی جان آپ کے سب کے
ہاں جی
گھر میں کیسے ہیں بھائی جان سب
گھر میں سب بڑھیا ہے میں کہتا تھا آپ کے گھر میں امی ابو اپی بھائی جان سب ٹھیک ہیں
جی جی بالکل بڑھیا ہے جی بھائی جان تو آج کس ٹاپک جو ہمارا آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے اوپر ہونے والا ہے تو میں یہ یہ چیز کہوں گا کہ ہمیں آن لائن شاپنگ اور آن لائن شاپنگ میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ آن لائن میں ہمار پاس کافی ساری کیٹیگری ہوتی ہیں جن کو میں دیکھ کے یا ڈیزائن دیکھنے کا ٹرائی کر کے اس کو خرید سکتے ہیں پر آن آف لائن میں جیا رہیں گی آپ بہت ہی جو ہے پرانے ڈیزائن بھی ہوتے نئے نئے نئے ڈیزائن لمٹیڈ اسٹاک کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے اور جب اولڈ ہو جاتا تو وہ ڈیزائن جو ہے لگاتار بکتے رہتے ہیں تو آپ کیا پرریفر کریں گے کہ ہمیں آن لائن شاپن کرنی چاہیے آف آف لائن شاپن کری
دیکو میر مطابق آف لائن کرنی چاہیے کیونک آف لائن شاپگ میں بہ زدہ فائدہ ہےیکھ آف لائن شاپگ میں ہم فیبرک چیک کر سکتے ہیں ریلٹی میں بالکل اپنے ہاتھ سے ہے ‌ نا اور نارملی ہم بارگننگ کر سکتے ہیں نا میرے مطابق اور زیادہ تر دیکھو میرے حساب سے نا فائدے مند رہتی ہے آف لائن شاپن آف لائن شپنگ میں ہمیں بہ سارا فائد ہوات ہے جسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے کہ شاپ پہ جاتے ہیں اپنا ایک دیکھ لیا دوسرے دیکھ لیا تیسر دیکھ لیا کتنے بھی کپڑے پہن سکتے چیک کر سکتے ہیں پراپرلی جتنے اپنے اچھا لگتا ہے آپ کو ہے نا اوپر سے اپنی پسند آ سار ہم پیسے بھی کیا کہتے ہیں لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بندے کو ہے نا
جی جی بالکل ایسا ہی ہے جی جی جی جی اور آف لاین شاپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیبرک وغیرہ اگر ہم کلاتتس لے رہا ہیں سب سے جو چیز سب سے آف لائن شاپنگ میں ایک کلتھس ہوتے ہیں پر ایک ہوتا ہے کیا اپنا ٹیک جو ہوتا ہے ٹیکنالوجی والی چیز میں جو ڈیجیٹل پروڈکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان ان سب چیزوں میں ہوتا ٹھیک ہے تو اس چیز میں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نا جی جی جی جی اس اس چیز میں اس چیز میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کیکہ کہ ہمیں نا اس اس چیز کا دھیان دھیان دینا چاہے کہ آف لائن شاپنگ ہمارے بہت زیادہح ہے کیونہ پہل لو آف لائن شاپنگ کرتے تھے آن لائن توبھی کچھ ٹائم پہلے اسٹارٹ ہو ہے نا ڈیجیٹل تو اس چیز میں بھی یہ ہے کہ ہم اگر آف لائن شاپنگ بھی کرتے رہے ساتھ میں آف لائن کے کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں دیکھیے آن لائن میں فیبرک لینا تو وہ کافی زیادہ جو ہے ایک طرف سے رسک میں ہے کیونکہ اگر آپ کو صحیح نالج نہیں ہے اس کے خیال میں آ ریٹنگس بھی آپ فیک ریٹنگس آج کلر پرڈٹ میں اگر کوئی برانڈ اپنے آ کوو اٹھانا چاہتا تو فیک ریٹنگس ضرور بنوائے گا وہ اپنی تو کوشش کریں گی ویریفائڈ جی جی آن لائن میں کوشش کری ویریفائڈ ریٹنگس کے پہ ہی چیزیں لیں ویریفائی ہونی چاہیے اس چیز کا دھیان ضرور دیں تاکی ہم کیا نام ہے وہ چیزیں پریشانی نا آیے نا پریشانی اگر آئے گی تو پھر آپ جی جی بتائیں
دیکو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا آف لائن میں کافی بیٹر ہے دھو آف لائن میں نا بندہ اپنے حساب کے کپڑے لے سکتا ہے کتنی بار چیک کرے کوئی دقت نہیں اور کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اگر بندہ کیا کہتے آن لائن دیکھیں گا ریویو چیک کرے کچھ بھی چیک کرے پر آنے سے پہلے پہلے انے سے پہلے پہلے سیکھ کو بندے کو کم سے کم دیکھنا چاہیے جیسے کہ کافی بندے کے اندر وہ رہتا دماغ کے اندر کہ یار آئے گا تو کوئی کیسا الگ فیبرک نہ آ جائے ہے نا
جی جی جی جی بالکل جی جی آف لائن میں یہ بتائیے آف لائن میں ہمارے پٹ لیکن آن لائن کے اندر آپ نے کیونکہ آج کل کافی سارے جو ڈیزائنس وغیرہ میں کافی سارہ جو ہے ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے ڈیزائن میں مل جاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کر کے کر سکتے ہیں ڈیزائن جو ہوں گے اگر ہمارے پاس تو وہ چی سیک سیکھ بھی پائیں گے ہم ٹھیک ہے آن لائن میں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آن لائن ٹرائی کرنے کے ہمیں ایکسپیرئنس بھی مل جاتا ہے اور نالج وغیرہ بھی نہیں ہو چاہیے پر آن لائن کے اندر بھی پیمنٹ میتھڈ ہوتے گی کافی لوگ جو ڈلیوری کرتے ہیں ک میں بھی ملب یہ ہوتا ہے کہ ہم پروڈکٹ دیکنے کے بع اس پے کرتے ہیں لیکن وہاں پہ اگر اوپن کر د پروڈکٹ تو پیمنٹ کرنی روری ہو جی ہے باقی اگر چینجز کے بھی ہوتے ہیں اور آپ اس چیز میں کافی زیادہ جو دن جاتے ہیں آپ کے ہے نا اور آف لائن میں یہ ہے کہ آ ہینڈ ٹو ہین فٹ وغیرہ کرو جو بھی کرنا ہے اس کے اوپر بات کرو کرنے کے بعد آپ کہاں اس دن میں چیک کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن اگر کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ وغیرہ دیکھ رہے ہو تو سیکھی بندہ اپ کو سی کی جانکاری ہونی بھائی ان لائن میں اپ کو ریٹرن کا زیادہ رہتا ہے کیونکہ وہ جو شپنگ کے تھرو اتا ہے وہاں پہ کبھی بھی اس کے اندر ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے تو اس لیے ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مصیبت میں نہ کریں آف لائن میں الیکٹرک پروڈکٹ ٹیکنالوجی والے جتنے گیجیٹس وغیرہ ہیں ان سب چیزوں کو سر ہم آن لائن ہی رائی کریں آ لن کر نہیں لن ہی سور آف لائن رائی کریں تو بیٹر رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس چیز ہوتی ہے ہم چیک کر لیتے ہیں وارنٹی گارنٹی سب ملتی ہے ملتی آن لائن کے اندر بھی ہے اور آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں اتنا نہیں کر سکتے تو کوھے یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آف لائن میں بھی اگر پروڈکٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس لائن میں ہماری یہ ہونی چاہیے لگاتار اس چیز میں کرتے رہے آف لائن میں بھی ٹرائی کریں آن لائن میں تو ہمارا ہے ہی کیونکہ آن لائن بھی ٹیک آپیک رہے ہیں آن لائن میں آ ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں آف لائن کے اندر بھی ڈیزائن کر سک ہیں پر آف لن آپ کو لٹڈ اسٹ ملتے ہیں جاتہ آپ دیکھے ہوں گے نا جو نئے نئے ڈیزائن آتے ہیں سب سے پہلے آن لائن میں آپ کو ورلڈ وائڈ کے ملتے ہیں اگر آپ انڈیا جس کنٹری کا آپ سلیکٹ کریں ڈیزائن یا بلک میں آرڈر ہوتا ہے تو لے آپ آف لائن بھی سکتے ہو اور آن لائن جو ہے بیٹر ہے
ان لائن میں یہ ہے کہ اپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لائن میں بھی کافی لوگ جو ہے ریٹرننگ کا پرابلم ہے ریٹن نہیں ہواتا رفنڈ میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن آن لائن کے اندر اگر آپ کوئی چز ڈیفیکٹڈ ہے یا کوئیی چیک کر رہے ہو آپ وہ چیز آپ دیک سکتے ہو کہ اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے یا آف لائن کے اندر کیا میں ڈیفیکٹ آ رہا یا نہیں آ رہا پر آن لائن میں اگر آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ وغیرہ کچھ بھی لیتے ہو تو اس چیز آپ چیک نہیں کر سکتے آپھر ریٹنگ کے بیس پہ کوئی چیز خرید رہے ہو تو آپ کے پاس کوئی پروف ٹھیک ہے آپ چینج کر سکتے سات دن کے اندر دس دن کے اندر جو بھی ر پلیسمنٹ ٹائم ہوتا ہے چینج کر سکتے ہو پر آپ کو میں یہی پریفر کروں گا کہ آپ آف لائن کو ہی آف لائن کوئی مطلب زیادہ وہ کریں یہ آف لائن ڈیجیٹل پروڈکٹ کے لیے جی جی بتائیں
دیکھو ویسے بتا د نا اگر میں آن لائن لوں گا شاپنگ کروں گا تو آن لائن میں رائیپورڈ وغیرہ یاھر ایئرڈس وغیرہ کر گا کیون کہ یہ بہت بیٹر رہتی ہے یہاں پہ اور آف بھی اچھا مل جاتا ہے ان پہ اور باقی یہ آن لائن کا ایک آڈر آ بتاتا ہوں جیسے کہ میرے مطابق جیسے جو چیز کیا کہتے ہیں آپ پانچ سو روپئے کو چیزیں مان لیجیے ہ تو اس کو نا سائڈ میں کیا کہتے ہیں ایک ہزار روپے کا ٹگ لگا دیں گے اور اسے کٹ کر دیں گے ہے نا وہ دکھائیں گے ہزار روپئے کی تھی اور ہم آف میں کر کے آپ کوانچ سو کی ت بٹ اور ریل نے پان سو کی ہوتی ہے تو ان کا یہ والا
دی اسی کو سیلس مارکیٹنگ کہتے ہیں کیونک دیکھے جیسا ہمارا طریہ ہوگ ماریٹنگ کرنے کا اسی چیز سے حساب سے چیز بکے گی کیک کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے اگر آپ کو آف دے رہے ہیں وہ انہوں نے کیا وہ چیز اتنے کی ہی ہوتی ہے بس پرائز ڈسکاؤنٹ اس لیے دکھایا جاتا ہے کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے گی میرے کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور اس میں ڈسکانٹ کچھ نہیں ہوتا کمپنی کا ہر پروفٹ ہی ہوتا ہے کوئی کمپنی اتنا ڈسکاؤنٹ نہیں د دیتی کیکہ آپ کو اگر آف لائن کوئی چیز مل رہی ہے ویسی تو آ کو آن لائن اتنی سستی کیسے مل جائے گی
جی ہاں بالکل سیکھنااپ
نہیں مل سکتے ہیں آپ کو تو آف لائن دیکھیے آن لائن
اگر ت اپنا پروڈکٹ بنانا چاہے کو نارمل تری گ دسا نا تو اد ت اد سیل پائا نہیں ہے ہاںی ہاںی بالکل سف مارے ہ تو میں آپ کو بتاوں
تو اس میں جی جی اس میں آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ میں تو پرریفر یہ کروں گا کہ آن لائن کے اندر آپ جو میٹیریل ہوتے گھر یوز کے یا ہوم گیجٹ سے ہٹا کے ڈیجیٹل سے ہٹ کے الیکٹرک سے ہٹا کے وہ اگر آپ منگائے تو وہ چیز بیسٹ رہتی ہے فیبرک وغیرہ کے لیے کوشش کریں کہ آف لائن نہیں آف لائن ہی رائی کریں آن لائن رہن د یہ آن لائن کا ات وہ نہیں ہے آن لائن میں آپ چینجنگ کرنے میں آپ کو پریشانی ہوگی آپ نے ایک چیز کچ ک کسی دن پہننی ہے اگر اس دن تک ڈیلیور نہ ہو نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے ڈیفیکٹ نکلتا ہے آپ نے چیکنگ کہاں کری آپ ریٹرنگ میں دس سے پندرہ دن آپ مان لیجیے اگر ریٹرن بھی کروے آپ کس فنڈ آنے میں ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے لی ٹائم لگتا ہے آف لائن میںپ ہینڈ ٹ ہینڈ جو بھی کر سکتے ہو تو وہ چیز جو ہے بیسٹ ہے کوشش یہ کرو کہ اپنا کم سے کم کم ٹائم میں کوشش کریں اگر آ ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو ہم آن لائن کو صرف ایک طرح سے ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ لاسٹ جو بچے ہمارے پاس بھائیپ
میرے میرے حساب سے نا میں نے کیا کہتے ہیں جیسے کہ لیا تھا اپنے پیچھے کیا کہتے ہیں ایک شیلٹ ووٹر کری تھی مط تو مجھے اتنی بڑیا نہیں لگی وہ کیا کہتے ہیں فائدے مند بھی تھی ہے نا ہ باقی آپ متابق ہمیں اگر کچھ آرڈر کرنا چاہیے تو آن لائن میں کیا بیڈر رہے گ
جی آن لائن میں اگر آپ ایسریز وغیرہ آرڈر کرتے ہیں یا کوئی اور چیزر آرڈر کرتے ہیں تو وہ چیز بیسٹ رہتی ہے لیکن فیبرک کلاتھس وغیرہ کے لیے اور بجل پرو پروڈکٹ گیجٹ وغیرہ کے لیے آن لائن میں پرفر نہیں کروں گا آپ کو کوئی پریفر اگر آپ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس چیز میں نا جا سے زیادہ پہلے ریٹنگ وغیرہ چیک کریں تو کی نام ہے اس کے بعد کوشش کریں کہ وہ سس میں ملے یا اگر آن لائن میں دیکھ بھی رہے ہیں تو آن لائن اندر ہمارے پاس رٹنگس اچھی ہو چاہیے رویوز چیک کر چاہیے ریٹنگ میں اگر لے رہے آپ فور پوائنٹ فو سم تھنگ پلس لیں یا فور پھر فائیو تک اگر مل رہی ہے تو وہ بھی چیز آپ پروڈٹ ایک بار لے لیجیے اور ریٹنگ جینوئن چیک کر کے کیکہ اگر آپ دیکیں گے تو آج کل کافی پروڈکٹس ریٹنگ جو ہوتی ہے کمپنی کے تھرو ہی فیک ڈالی جی ہے اگر اس میں ریویو سیم ہوتے ہیں زیادہ تر کوشی ہونی چاہیے اس ز میں ہم چیک کریں اور آن لائن پیمنٹ کبھی بھی زیادہ تر کوش کوشش کریں آن لائن نہ کریں اگر آف بھی مل رہا ہے آپ اسے آن لائن نہ کریں کیہ کبھی کب کچھ کمپنیز رہ ہو ہیں جو فیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ پیمنٹ آپ کا رسیو تے پ پر آپ آڈر ڈلیورڈ نہیں ہوتا میرےاتھ بھی کچھ دن پہلے ایسا ہو تھا میں نے ایک چیز کی تھی پیمنٹ کر دی تھی پر وہ چیز جی میں نے ایک اس کی پیمنٹ کر دی تھی پر کیا کیا میں نے جی جی میں نے اس کی پیمنٹ کر دی تھی پر کیا نام ہے اس میں میرے پاس میرے پیمنٹ یہاں سے کٹ گیا ا آرڈر میرا پلیس نہیں ہوا تو میں نے اس دن ما دماغ بھی کاد خراب ہو جا میرا تھری ہنڈریڈ پلس کا پیمنٹ تھا تو کوشش ہماری یہ ہوئی کہ میں نے اس میں پھر ریکویسٹ ڈالی ریفنڈ کی پر ریفنڈ کے لیے وہ مانگ رہا تھا کہ آپ آڈر لیکن میں میرا کوئی آڈر نہیں تھا اب آرڈر میرا اگر پلیس نہیں ہوا تو وہاں پر شو نہیں کرے گا آڈر لفٹ میں تو مجھے میں میں وہاں پر جو ہے پریشان ہو گیا تو میرا پھر کافی زیادہ دماغ کر ہوا تو میں نے کسٹمر کیئر سے بات کری پے ٹی ایم والوں سے بھی بات کری جو کسٹمر کیئر ہوتے ہیں ہیلپ ٹیم سے بات کری کافی دیر بع جب تو اس کے بعد دو تین دن کےع پروسیس انہوں نے مانگا کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ یہ چیز ہے کوئی بات نہیں کوئی نیٹ ورک ایشو ہو سکتا ہے پیمنٹ کہیں پنسی ہو سکتی ہے تو آپ کو دو سے تین دن کا ویٹ کریں بٹ لگ بھگ اس کے دو سے تین گنٹے کے اندر ہی انہ نے میرا پیمنٹ ریفنڈ کر دیا اور میرا جو آڈر میں نے پھر سے لگا دیا تھا وہ پھر میں نے آرڈر کینسل کر دی تو کوش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کیش آن ڈلیوری ہی کوئی چیز مگا
ویسے ویسے میں آپ بتانا چاہوں تو میں نے پیھے نا پنٹولا کا پن بٹر روڈر کرا تھا جیسے کہ ہے نا تو وہ میں نے ایک اپلیکیشن پہ آڈر کرا تو آڈر ہو گیا تو اس کے ٹائمنگ دکھایا کہ بھائی سات دن تک آ جائے گا آپ کا یہ آرڈر میں نے ٹھیک ہے بھائی سات دن تک آرڈر آ جا اچھی بات ہے میر لیے میں نے آرڈر کر دیا پھر میں نے کھ ٹائم بع دا س دن ہویا آھ دن ہو گ آڈر نہیںیاھر میں نے اپ واٹسپ چیک کرا واساس ہوا اس کا کیا کہتے ہیں ایک میج آیا ہوا تھا ٹیکس میج کہ آپ کو آپ کے پیسے ہیں جیسے میرے ساھے پانچ سو کو چھ تھے تو اس پہ آ گئے تھے میں چیک کرا میرے ی پی آئی میں بھی آئے تھے پیسے نا تو کافی ایسی چیزیں نا ٹائم لگ جاتی ہیں ای ویب سائٹ کافی ٹائم لگ رہتی ہیں آن لائن میں پھر میں نے گھر پھر میں نے شاپہ جا کے لے لیا
کسٹمر جو ہے کافی زیادہ ہے اب اگر کسٹمر بڑھ رہے ہیں تو اس اس حساب سے کسٹمروں کو سیسفائی کرنا بہت مشکل ہو جا ہےہ اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمس ہیں میشو فلپکارٹ امیزون تو ان چیز میں جو ہے ٹھیک ہے اگر کسٹمر ٹھیک ہے آپ کو سب سپورٹ اچھی سروس اچھی م رہ ہے تو ٹھیک آپنگائیں اس چی کو لیکن آن لائن پیمنٹ میںریفر نہیں کرتاسی کو کرنے سے میں کچھ بھی اگر آگے آرڈر کرتا ہوں یا پچھ پہل بھی جب آرڈر کیا تھا میں کیش آن ڈلیوری کرتا ہوں چ آپ دس بیس روپئے مہنگال رہ ہے اور وہ چیز آ کو جو سیٹسفائی کر دے گی کیونکہ آپ اپنے سامنے پیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آرڈر آئے گا ہنریڈ پرسین نہیں آ تو کوئی ب نہیں آپ پیمنٹ کیا تھوڑی بھا ہی پھر آپ اسے ریفنڈ کے لیے ڈالیں کیا فائدہ اس چیز کا یا تو آپ آف لائن لے لیں وہ چیز بیسٹ ہے نا پھر تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسے کو کوش یہ ہونی چاہے کہ ہم زیادہ سے زدہ آف لائن جو ہے ٹرائی کریں باقی آن لائن بھی اچھا ہے
ویسے میں گا تھا کہ نا مجھے آ سے بات کر کے بہت اچھا لگ آپ نے مجھے کافی اچھی رائے دی کہ مجھے آن لائن کرنی چاہیے اور کرنیپ نے بہت بڑیای بتائی کہ کیا فائدے ہیں کیا کٹے ہیں ایڈوانٹیج آپ مھے سب کچھ بتایا ہے نا تو مجھ اچھا لگ چوٹھیک ہے کر ہیں ب ٹھیک جی
ٹھیک ہے خداحافظ
خدافظ خدافظ